السلام و علیکم
تھوڑے زور سے بات کرو وعلیکم السلام
کیسے ہو
الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں اج اسکول میں ہمارے ٹیچرس نے ایمانداری کے بارے میں بہت دلچسپ دار دیا مجھے یہ موضوع بہت پسند آیا اور میں نے سوچا کہ اس پر تم سے تفصیلی گفتگو کروں
بہت اچھا خیال ہے ایمانداری واقعی انسان کی سب سے قیمتی صفتوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو معاشرے میں عزت اور مقام دلاتا ہے
بالکل سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ایمانداری سے بات کیا ہے
ایمانداری سے مراد سچ بولنا سچائی کا ساتھ دینا اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نب بھانا اور ہر معاملے میں دیانا داری کا مظاہرہ کرنا ہے
یہی ایمانداری انسان وہ ہوتی ہیں جو ہر حالت میں سچ کا ساتھ دیتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے
بالکل ایماندار انسان کو پت ہوتا ہے کہ سچائی کا راستہ کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن آخر میں کامیابی اور عزت اسی کو ملتی ہے
میرے خیال میں ایمانداری انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے
ہاں لوگ ایمانداری افراد پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں
اگر کسی شخص پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ تو یہ اس کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے
بالکل بھروسہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ایمانداری سے یہ آسانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے
اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں
ہاں ایکجوٹ کے دفعہ انسان کی سالوں کی عزت کو نقصان پہنچا دیتا ہے
تمہارے خیال میں بچوں کو ایمانداری کی تعلیم کس طرح دی جاتی ہے
میرے خیال میں سب سے پہلے والدین کو اپنی زندگی میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بچے اکثر وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں
یہ بات بالکل درست ہے اگر والدین سچ بولتے ہیں تو بچے بھی سچ بولنا سیکھتے ہیں
اسی طرح ٹیچر ایمانداری کی عادت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں
ہمارے اسکول میں بھی ٹیچرس ہمیشہ سچ بولنے اور نقل سے بچنے کی تاکین کرتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے تعلیم کا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اچھے انسان بننا بھی ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگزامس میں ایمانداری بہت ضروری
بالکل اگر کوئی اسٹوڈینٹ نقل کر کے اچھے نمبر حاصل کر لے تو وہ اصل کامیابی نہیں ہوتی ہے
ہاں اصل کامیابی تو اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے
اور محنت سے حاصل کی گئی کامیابی کی خوشی بھی الگ ہوتی ہے
مجھے یاد ایک دفعہ میری کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ کو زمین پر پیسے ملے تھے اس نے
واہ یہ واقعی ایمانداری کی بہت اچھی مثال ہے
ٹیچرس نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی
ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں
کیا تم سمجھ سکتی ہو کہ ایمانداری ہر جگہ ضروری ہے
بالکل چاہے اسکول ہو گھر ہو آفس ہو یا دوستی کا رشتہ ہر جگہ ایمانداری
دوستوں میں ایمانداری کی کتنی اہمیت رکھتی ہے
بہت زیادہ اگر دوست ایک دوسرے سے سچ نہ بولے تو دوستی مضبوط نہیں رہ سکتی
میں بھی یہی سوچتا ہوں سچائی اور بھروسے کسی بھی راستے کی بنیاد ہوتی ہے
بالکل ایمانداری رشتے کو مضبوط بن دے
کیا ایمانداری اور
جچ
ہمت کے ہمت کے آپس میں کوئی تعلق ہے
ہاں سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے کئی دفعہ لوگ سزا یا تنقید کے ڈر سے جھوٹ بول دیتے ہیں
لیکن ایماندار انسان سچ بولتا ہے چاہے اسے مشکل ہی کیوں نہ وہ آئے
بالکل اسی لے ایمانداری کو بہادری کی علامت بھی کہا جا سکتا ہے
آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جلدی کامیابی حاصل کی جا سک
ہاں لیکن ایسی کامیابی زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی آخر میں سچ سامنے آ ہی جاتا ہے
اور جب سچ سامنے آتا ہے تو ان انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے
با دوست مارا
ہلو
جی
ہیلو ہاں جی
ہماں کیا بتا رہے تھے آپ
اور جب سچ سامنے آتا ہے تو انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے
ہاں بالکل اس لیے ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے
اسلام میں بھی ایمانداری کی بہت اہمیت ہے
ہاں ہاں اسلام ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنے اور دیانت داری کا حکم دیتا ہے
ایماندار انسان اللہ تعالی کے نزدیک بھی پسندیدہ ہوتی ہے
جی
ہلو
ہلو
ہ
بالکل ایمانداری صرف دنیا میں نہیں بلکہ کے آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے
مجھے لگتا ہے کہ اگر معاشرے کے تمام افراد ایماندار ہو جائے تو بہت سی بس سے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں
میں تمہاری بات سے متفق ہوں کرپشن دھوکا اور نا انصافی جیسی بہت سی برائیاں کم ہو سکتی تی ہے
ایماندار تج ایماندار ٹیچرس اور ایماندار افسر پورے معاشرے کے بہتر بنا سکتے ہیں
ہ
گھر میں ایمانداری کی کیا اہمیت ہے
گھر میں ایمانداری محبت اور بھروسہ پیدا کرتی ہے جب گھر کے افراد ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں
ہاں جھوٹ کی وجہ سے غلط فہمیاں اور جگے پ جھگڑے پیدا ہو سکتے ت ہیں
اسی لیے ہر حالت میں سچ بولنا بہتر ہوتا ہے
ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت ہوا ہے جس سے تمیں ایمانداری کی اہمیت سمجھی ہو
ہاں ایک دفعہ مجھ سے غلطی سے ایک چیز ٹوٹ گئی تھی میں ڈر گئی تھی لیکن میں نے اپنی والدہ کو سچ بتا دیا
پھر انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ کہا کہ انہیں میری ایمانداری پر فخر ہے
واہ اس سے سبت ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے دل کا بوجھ بھی ختم ہو جاتا ہے
بالکل جھوٹ بولنے سے انسان ہمیشہ خوف اور پریشانی میں رہتا ہے
ایمانداری انسان کو زہری سکون بھی دیتی ہے
ہاں ایماندار انسان کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی
مجھے لگتا ہے کہ ایمانداری کی عادت بچپن سے پڑھا کرنی چاہیے
بالکل بچپن کی عادت یہ پوری زندگی ساتھ رہتی ہے
اسی لیے والدہ اور ٹیچرز کی ذمہ داری بہت اہم ہے
ہاں اگر بچوں کو بچپن سے سچ گولنا سکھیا جائے تو وہ بڑے ہو کر بھی ایمان
ہمارے نزدیک ایمانداری کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے
میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کو بھروسوں اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرتا ہے
بات خوب میں بھی اسی رائے کی ہوں
پور ایماندار انسان کو ہر جگہ عزت ملتی ہے
بالکل لوگ اس پر یقین کرتے ہیں اور اس
ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچ چائے اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی
جھوٹ اور دھوکا ک بھی کبھی نہ کبھی ضرور سامنے آ جاتا ہے
اسی لیے ہمیں ہر حالت میں ایم داری کو اپنانا چاہیے
اچھا ٹھیک ایمانداری بہت ضروری ہے ایک انسان کے لیے
ہاں ہاں ایمانداری تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے کی کیونکہ ایمانداری سے لوگوں کو ہم پہ مطلب بھروسہ بھی ہوتا ہے جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان پہ ہر ایک شخص کو بھروسہ ہوتا ہے
ہاں جی ہر ایک شخص کو بھروسہ ہوتا ہے اور اگر سچ بولے تو نہ اس سے پرابلم ہی ہوگی نہ کچھ جو تو بھی سامنے آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی دن
ہاں ہاں جور تو کبھی بھی سامنے آ جاتا ہے اگر کچھ بھی کرے تو جھوٹ خود ہی خود سم مطلب نا آگے آ جاتا ہے
گفتگوں سے مجھے ایمانداری کی اہمیت اور زیادہ
ہاں مجھے بھی آج مطلب مجھے بھی ایمانداری ایک ایسی شفت ہے جو انسان کو کامیاب محترمہ اور باوقار بناتی ہے
میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر شخص اس کو سچ بولنا چاہیے اور اپنے ہر معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے
اور میں یہ کہوں گی کہ ایمانداری ہی وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط کردار اور بہتر معاشرے تعمیر ہوتا ہے
بالکل اللہ نے ہمیشہ سچ اور ایمانداری کے راستے چلنے کے
چلو مجھے بو آیا مجھے مار کھان ابھی چلالہ حافظ
ہ